لیکم آپا
وعلیکم السلام باجی کیسی ہے آپ
بس میں تو اچھی ہوں تم بتاؤ کیسی ہو میں تو آپ کو بڑی خوشی والی بات بتانے والی ہوں ایک دو
ہاں بتاؤ باجی کیا بات ہے
میں نے تو آپا برتن صاف کرنے کی مشین لی ہے
اچھا
ہاں بتاؤ میری نا گٹنوں میں اتنا درد ہو رہا ہے آپا میرے ہاتھ تو میں کی پریشانی ہو رہی ہے مجھے نا ایک مطلب صد سود والی وہ تھوڑی سی وہ دقت ہے نا تو اس کی وجہ سے آپا مے تھک تو میں پریشانی ہو رہی تھی اب میں اتنا پریشان ہو رہی تھی پھر میرے شوہر نے کہا تو پریشان نہ ہو میں تیرے لیے نا ایک ایسی چیز لے کے اؤں گا جس سے تو خوش ہو جائے گی تیرا کام بھی اسانی سے ہو جائے گا میں نے سوچا پوچھا لے کے ائیں گے آپ اٹومیٹک والا
ہاں ہاں وہ تو وہ تو چل رہا ہے آج کل صہی کہہ رہی ہو آپ
تو میں نے کہا وہی لے کے ائیں گے تو میں نے اتنا خوشی نہ ظاہر کی اب وہ میرے گھر پہ ائے انہوں نے جب یہ اتنا بڑا باکس رکھا میں نے کہا یہ کیا لے ائے تم تو کہہ رہے میں دیک تیرے لیے نا برتن صاف کرنی مشین لایا ہوں آپا خوشی کا ٹکانا نہ رہا
سچ باجی مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اور دیکھو برتن صاف کرنے والی مشین
ہاں آپا میں اپ کو کیا سارے برتن ڈال دیتی ہوں اور اس میں جھٹ جھٹ دھل جاتے ہیں سوکھ جاتے آپا مے اتنا خوش جی ہو رہی ہے نا مجھے میں نہ ظاہر بھی نہیں کر سکتی کیوکہ
ہم عورتوں کو چاہیے کیا تو ہی تو کام ہوتے ہیں جھاڑو پوچا بڑتن کے
یہی تو میں نے کہا ہے تم نے تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے تو کہہ رہی ہو اور تم تو بڑی مطلبی ہو بیگم میں نے کہا مطلب گی کیا بات ہے اس میں یہ تو مجھے چاہیے
ہو صحیح کہا پھر ویسے بھی باجی ایک چیز تو ہے جیسے بھی قورمہ وغیرہ بناتے ہیں نا تو اتنی چکنائی برتنوں پہ لگ جاتی یہ سید صاف بھی نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے میں تو آپ وشواس نہیں کرو گی کہ گستے گستے میرے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ یہ لوہے والے جونے نہیں آتے ہیں ان سے زیادہ دیر گسو تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں میرے تو سارے ہاتھ خراب ہو رہے ہے باجی
یہی تو اپا اتنی دقت ہو جاتی ہے میں تو یہی تو میں اتنا خوش ہوئی میں نے کہا آپا کو بتاؤں گی میں نے امی کو بتایا
کوئی نہیں سچ میں امی آ تو کارتی ہوں یہ صحیح کہہ رہی آپ اس بات کو امی کو تو یہ لگ رہا ہوگا نا پیسے فالتو کے پیسے جایا کر تی ہے
ہاں امی کو میں نے بتایا امی میں تو امی کہہ رہی بتاؤ بچارے تمہارے شوہر کما رہے ہو تم تو ان کے پیسوں کو جایا کر رہی ہو میں نے ککہا لے امی میں تو تو خوش ہوگی ہے تو کہہ رہی چل اپنا میں نے کہا ہیں کہہ رہے ہم نے بھی یہ تو تمہارے لیے اتنا ہی جوڑ تھے میں نے کھا امی یہ تو کوئی بات نہ ہے جیسے جیسے انکم ہوتی ارہی ہے دیکھو ایسے ہی ایسے ہو جاتا ہے
یہ تو صحیح کہہ رہی ہو باجی آپ یہ تو آپ صحی کہہ رہی ہو آج کل دیکھو کتنی ترقیاں ہونے لگی ہیں ہر چیز تو آٹومیٹکلی مشین سے ہوی ہے اور سیہ میں باجی مجھے تو سن کے اتنی خوشی ہوئی پہلے تو میں کپڑے دھونے والی مشین کو ہی سوچتی تھی کہ بتاؤ کیسی کیسی وہ بناتی ہیں بنانے والوں نے اللہ کے بندے کیا کیا کر رہے ہیں باجی کہ کپڑے دیکھو کپڑے مشین میں ڈالو دھل کے بھی سارے بال کو سوکھتے پریس کر کے باہر نکل لاتے ہیں
بالکل آپا کپڑے تو کپڑے دیکھ
اب تو دیکھو برتن باجی یہ ایسا رہا اب یہ چیز ہے اگر یہی سب چلتا رہنا تو کچھ دن بعد ایسا ہو جائے گا کھلانے والے اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے ایسی مشینینیں آ جائیں گی
تھے ودیشوں میں تو روبٹ کھانا روابٹ ہوتے ہیں نا پر کھانا وا سب کرتے ہیں
یہ بات تو ہے لیکن باجی ایک چیز ہے کہ ایک چیز تو ہے پر یہ جتنی بھی ترکیاں ہو رہی ہیں نا یہ آنے والے سمے میں باجی سب کی نوکریاں کھا جائےیں گی
یہ تو آپ نے صحیح کہا لیکن دیکھو ایک بات بھی تو دیکھو ہمارا ملک کتنی ترقی کی کر رہا ہے اللہ تعالی نےا ماں کو بچوں کو ہے نا یہ سب دیا ہوا ہے دیکھو جو اتنی آپ کو بات ہوں امی اپنے ہم آپ امی کے زمانے کی ہم چھوٹے چھوٹے تھے میری امی کے تا یا جان ختم ہو گئے اب ختم تو ہو گئے اب پتا اب کیا ہے کہ دیکھو اب تو فون ہو جاتا منٹوں میں پت چل جاتا ہے اور آپ کا اب وہ ختم ہو گئے اب یہ ہو گیا کہ مطلب جانا ہے جانا ہے ایک ہفتے بعد پتا چلا چٹھی آئی اس اس میں ڈالا گیا تیاہ دان ختم ہو گئے ہیں ایک ہفتے پتا چلا ان چیزوں کا جب تک ہمارے ہے نہیں تب تک تو ہے سار کریا کررم ہو گئے
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو آپ وسشواس نہیں کرو گی باجی یہی چیز تو ہماری مطلب جو امی ہیں دادی دادی امی ہے وہ بتاتی ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کہیں کچھ جانا ہوتا تھا تو اس میں سے سمے لگتا تھا پھر خبر پہنچتی تھی اس میں سمے لگتا تھا پھر وہاں سے آتے تھے لوگ تب سب سمے لگتا تھا اب تو سب چیز چٹپٹ ہو جاتی ہے اب دیکھ لو سفر نے اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو کتنا آسان سفر ہو گیا کہیں جانے کا
یہی تو باجی پہلے تو دیکھو بیل گاڑیوں کے دوارا جاتے تھے جہاں ایک گھنٹے کا سفر ہوتا تھا وہاں پورا پورا دن لگ جاتا تھا اور آج کل تو آپ دیکھو ایک منٹ میں چیزیں پتا چل جاتی ہیں دس منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہو ہے نا ہوائی جاز یہ موٹر کتنا سب کچھ آ گیا آگے
ایک چیز تو میرے کو بھی آپ کو بتانی تھی باجی آپ نے سنی ہے
کیا بازی
آج کل اسکز پہ جاب گھر بیٹھے جاب مل رہی ہے
ہاں یہ میں نے بازی ایک اس میں پڑھا تھا میں نے تو اپنے ایک دو سے کہا بھی مل جائے تو دیکھو گھر میں بیٹھے کرنے سے کیا جا رہا ہے بازی یہ بتاؤ ہے نا ہمارا سمے ایسے ہی ضائع ہوتا رہتا ہے لیکن وہی بات ہے باجی جو کر رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کو فائدہ نہ دلاتے ہیں
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں نہیں ابھی میرے نا ایک جانکاری میں نا تھوڑا وہ کر رہی ہیں باجی ہیں ایک میری ان سے بات نہیں تھی تو میں میں مطلب اس میں کچھ نہیں ہوتا بس گھر بیٹھ کے سب کچھ سکھاتے ہیں باجی اور اپنے ہی فون سے کرنا ہوتا ہے کہیں بھی نہیں جانا ہوتا ہوتا ہے نہیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں نے تو ان سے کہا تھا کہ باجی آپ میرا بھی کرا دو
ہوں ہوں
پر یہی تھا کہ اس میں سکھا تو بہت ساری چیزیں رہیں باجی اتنی اچھی اچھی گھر بیٹھے میں نے تو دیھکا تھا انہوں نے اس کی سائڈ پہ دکھایا تھا گھر بیٹھے ھے لاکھوں لاکھوں روپئے چھا کما رہی ہیں بہت سی لیڈیزیں میں نے کہا ہاں تو میرے سے وہ باجی کہہ رہی تھیں کہ باجی آپ بھی کر لو میں نے کہا باجی اتنا تو میرے کو آں لاکھ کھوں والے تو نہیں چاہیے میرے کو تو اتنا ہی کرا دو کہ میں اپنا خرچہ ہی اٹھا لوں بس
صحیح بات ہے یہ تو آپ نے صحیح بات کری
باجی ایک چیز اور ہے لاکھوں مجھے تو ڈر لگتا ہے لاکھوں لاکھوں کا جھانسا دے کے اسے بگاڑ کروا دیں آج کل فراڈ بھی تو اتنا چل رہا ہے
یہ تو باجی آپ نے میرے من کی بات کہہ دی یہ فراڈ بازی والی بات یہ یہ سن کے تو دل کانپ جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے
تبھی تو میں نے ابھی تو میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا باجی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ایسے ہی فون پہ ایسے ہی میں فون چلا رہی تھی پہ انسٹاگرام پہ ایڈ دیکھ ہاں گھر بیٹھے انکم گھر بیٹھے کمائے آپ بھی کما سکتی ہیں ہم بھی کما رہے ہیں باجی سچ میں ایسے لگا جیسے حقیقت میں ہو کوئی اور دیکھو اے آئی کتنا جنریٹ ہو گیا ہے کی آہں ایسے بالکل بالکل ایسے بنا دیتا ہے جیسے سچ میں کوئی انسان کو کوئی اے بالکل ہی انسان بات کر رہا ہو باجی بالکل پتہ نہیں چلتی کہیں یہ میں ہوں یا میرا اے آئی
ہاں اور اسی سے تو آپ دیکھو باجی کتنی ساری خطرناک چیزیں چل رہی ہیں ہیں کوئی میں دیکھو کتنا سارا فراڈ بازی چل رہا ہے
بہت فراڈ بازی چل رہا ہے یہ سمجھو ابھی کچھ دن پہلے ابھی تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے شوہر نے ایسے ہی میرا ایک فوٹو اور اپنے ساتھ بنا دیا اور ویسے کپڑے میں جیسے کہ فینسی کپڑوں میں میرے پاس تھے بھی نہیں باجی اور میرے کو دکھا رہے کہہ رہے ہیں دیکھ کیسا لگ رہا باجی میں تو دیکھ کے چونک گئی میرے پاس تو ایسا سوٹ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا
ہاں ہاں آپا یہ تو بڑی خطرناک والی چیزیں ہے اس سے تو ڈر
ڈرنا چاہئے اور ایک دن تو ایسا ہوا باجی کہ میں گھر تھی میرے شوہر دکان پہ تھے اب وہ دکان پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو کچھ مذاق سوجا ان کے دوستوں کو انہوں نے کیا کیا کہ میرے شوہر کے برابر میں ایک لڑکی کھڑی کردی اور میرے کو فوٹو بھیجا باجی میرے تو پیروں تو لے سے زمین گیھس گئی اللہ ہی یہ کیا ہوگیا یہ کون ہے نا میرے شوہر کے ساتھ ہے آں دل کانپ جاتا ہے کہ میرا تو باجی رو رو کے برا حال ہوتا ہے میرے شوہر مجھے سمجھائے کہ کچھ نہیں ہے سب یہ آئیے میں ویشواس نہیں کروں باجی یہ اے ائی ایسے کیسی لڑکی بنا دے گا یا ایسے کیسے لڑکی بنا دے گا تمہارے برابر میں کیسے کھڑی کردے گا شاپ تمھاری ہے کرسی تمھاری کپڑے تمہارے ہے ہو سب کچھ تو تمہارا ہے لڑکی بھی ہے رئیل ہے جب سب رئیل ہے تو لڑکی کیسے اے ائی ہو سکتی ہے جب میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا بات جی جب سمجھ آیا بتاؤ کیسا کیسا زمانہ آ گیا ہے
باجی یہ چیزیں کر کر کے آج کل جو یہ پیسے کھانے والی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں نا ایسے فوٹو لے کے سوشل میڈیا سے اور بدنام کرنے کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ رکھ کے اچھا خاصا انہوں نے اپنا دھندا چلا رکھا ہا ئے باجی
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو ویسے ایک ایک چیز تو ہے باجی یہ جو سکلز ساری چل رہی ہے یہ جو اے آئی سب چل رہا ہے یہ ایک طریقت یہ فائدے مند ہے لیکن ایک طریقے سے نقصان بھی بہت ہے با جی اس کے
یہی تو دیکھو باجی کوئی چیز اگر اچھے کے لیے کیے جا رہی ہے نا تو ہمارے ملک میں اس چیز کا غلط فائدہ بہت جلدی اٹھاتے ہیں لوگ
بہت جلدی اٹھاتا ہے اور باجی ایک چیز اور بھی تو ہے ہمیں تو ویسے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ جانتی تو ہوئے باجی ہمارے یہاں تو سب سے بڑی چیز ہے پردہ پردہ نش رہنا سب چیز رہنا اے ہائیے اللہ کیسے فوٹو بنا دیتے ہیں بنانے والے میری تو روح کانپ رہی دیکھ کہ
یہی تو ہے چلو آپا میں آپ کو بعد میں کال کرونگی مجھے تو بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے لکین سکلز کے بارے میں ٹھیک ہے